ہلو
ہیلو ہاں جی السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی سب خیریت آپ بتائیے
جی ہمارے یہاں بھی سب خیریت ہے اور کیا کر رہے تھے آپ
کچھ نہیں بیٹھے تھے
بس کھانا وغیرہ ہو گیا
جی جی
جی جی ہمارا بس کھانا وغیرہ ہو گیا اب دیکھیے نہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بس انسان کھانا کھانے کا پہلی بات تو من ہی نہیں کرتا ہے
جی
ہاں آپ سوچ بھی لو کھانے کا لیکن بنانے کا من بھی نہیں کرتا اتنی زیادہ گرمی ہے
جی جی گرمی تو پڑ رہی ہے
بالکل بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے آپ مانیں گے ہمارے یہاں کل دھوپ کل بارش تھی اور اچھی خھاسی بارش پڑی ہے ہم بہت خوش تھے ہم لوگ کہ چلو بارش ہے آرام سے ہمارا دن ون نکل جائے گا لیکن کیا ہوتا ہے جیسی بارش اور کل بارش تھی اور ابھی ہم نے صبح دیکھا اٹھ کے تو اتنی تیز دھوپ ہے ہم کیا فرمائے آپ سے اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے باہر ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب بارش ہوئی ہی نہیں ہے
جی
اتنی تیز دھوپ ہے آپ کی طرف کیسا ہے بارش کا ماحول وغیرہ ہے کچھ
ہاں ابھی کل ہوئی تھی لیکن اب بھی بارش کا موسم ہی ہو رہا ہے
نہیں نہیں ہمارا صبح تھا بارش کا موسم لیکن اب جیسی گیارہ بجے ہیں ویسے اتنی تیز دھوپ نکل آئی ہے بس اتنی زیادہ تیز دھوپ ہے باہر جانے کا من بھی نہیں کر رہا ہے اتنی زیادہ اور بندے کچھ سامان وغیرہ لینے جانا ہو کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے جانا ہو تو وہ جا ہی نہیں سکتا اتنی دھوپ میں اتنی دھوپ ہے بارش پڑے تو وہ نہیں جا سکتے کہ چلو بارش آ رہی ہے دھوپ اتنی تیز ہو جاتی ہے منٹوں پتہ لگتا نہیں کی دھوپ ہے یا کیا موسم ہے اتنا اتنا زیادہ گرمی ہے انسان دو ٹائم نہانا پڑ رہا ہے میں خود دودو ٹائم نہا تی ہوں صبح بھی اور شام بھی اتنی زیادہ گر می ہے بہت زیادہ گرمی ہے میں تو اپنا بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اب دیکھے نا ہم کو تھوڑا بازار وغیرہ جانا تھا سامان وغیرہ لےنے لیکن اب وہی ہے کہ بارش اتنی زیادہ ہے کے من ہی نہیں کر رہا بارش میں ہم چلے جائیں گھر سے نکل بھی جائیں ہیں بارش میں کچھ لینے کے لیے کچھ کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں
اچھا
پھر من میں ایک چیز آتی ہے کہ چلو آپ آف لائن آف لائن تو بازار کو جانا بہت مشکل ہے تو سوچے آن لائن ہی منگا لے ایک ہی چارا بس کہ آپ آن لائن آڈر کر لے جو
جی جی ہاں یہ تو کرنا ہی پڑے گا پھر
یہی چارا بچتا ہے کچھ چارا بچتا ہی نہیں ہے بندہ دھوپ میں کہاں جائے اتنے تیز میں تو پھر ہم سوچے چلو آن لائن ہی کرلیں تو پھر ہم آن لائن ہی آرڈر زیادہ کرتے ہیں ابھی دیکھ ئیے ہم کو تھوڑا ابھی شادی وغیرہ میں جاننا تھا لیکن پھر زیادہ ابھی جانا ہے مجھے چار دن بعد لیکن دھوپ اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہیں بارش آے تمہیں تو پتہ ماحول کا کیا صحیح ہے ابھی تو ہم سوچ رے چلیں بازار جاکے کچھ خریدتے لیکن اب بازار جانے کا ماحول ہی نہیں ہے اور پھر کچھ یہ بھی ہے دیکھیے بازار جانے ماحول بھی بالکل دیکھیے ماحول بھی نہیں ہے اور مہنگائی بھی لگتا ہے میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آف لائن کچھ لینا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے
جی جی ہاں دیکھو آن لائن میں یہ کہ ہاں آن لائن میں آپ دیکھو آن لائن کرو گے سستا ملے گا لیکن وہ کوالٹی تو نہیں آئے گی نا
یہ بات تو بالکل صحیح بولا آپ کے یہ کالج وغیرہ جی جی جی یہ ہے بہت یہ نا ٹرسٹ ایشو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ ٹرسٹ یشو میرے کو خود بہت زیادہ میرے ساتھ خود نہ ایک بار جیسے میں نے پہلے پہلے آن لائن منگایا تو میرے ساتھ سکم بھی ہوا ہے آن لائن منگاتے ہوئے گئی جیسے منگایا کچھ اور اور آیا کچھ ہی اور مطلب ویسے ایک اتنا فرق آیا مانو کہ ہم نے منگایا تھا چھت آپ مان لو کہ ہم نے آسمان آڈر کیا تھا اور ہمیں زمین ملی ہے اتنا فرق اس میں اور اتنا اتنا ڈفرنس آیا تھا آڈر میں اور میرے کو دو ہزار کا چونا لگا تھا پہلا اسکم ہوا تھا میرے ساتھ اور اس اسکم کے بعد آپ مانیں گی جیسے میں نے کچھ آڈر کیا تب تک تو ان کا میل آئی ڈی مانو آپ میل آئی ڈی موبائل نمبر سب کچھ ویلڈ تھا سب کچھ ویلڈ کال آ رہی تھی کال جا رہی لیکن جیسے میرے پاس آ گیا اور آڈر اس کے بعد نہ تو ان کی میل آئی ڈی ویلڈ ہوئی نہ ان کا ا نمبر ویلڈ ہوا مطلب نمبر پہ ہم کال کرتے ہیں تو انویلڈ اور میل آئی ڈی میل جا ہی نہیں دی
جی جی تو بہت غلط ہوا ہاں ہو جاتا ہے ایسے جی
بہت زیادہ اور تو کچھ ایسا ہوتا نا دیکھئے جب ہم نیا نیا کچھ ٹرائی کرتے ہیں تو اس میں نہ کوئی نہ کوئی دق قت کوئی نہ کوئی آتی آتی ہے تو اس سے جب میں نیا نیا ٹرائی کیا تھا پرابلم آئے تھی بٹ اس کے بعد آرڈر کر کر کے اب
جی
میں جو آرڈر کرتی ہوں وہی مجھے ملتا ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ جو آرڈر کرتی ہوں وہی ملتا
جی جی ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے ہاں آ ہا ہاں آن لائن شاپنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے
تو میں نے کہ اتنا دکھ پہلی بار تو بہت بڑا یہ وہ لگ گیا تھا جھٹکا سا کا لگ گیا تھا بٹ وقت دھیان رکھا ہم نے کی اور کچھ غلطی نہ میری بھی تھی
جی
آپ مانو کل کیا کیا میں نے نا آ ایک ہوتا ہے نہیں کہ ویب سے اپلیکیشن سے منگاؤ
جی
میں نے کیا کرا میں نے ایپ سے نا منگا کے میں نے ویبسائٹ سے منگا لگا لیا اور ویبسائٹ
ہاں
رول کرتے ہوئے آں ٹھیک ہے جیسے انسٹاگرام وغیرہ پہ آتے
جی
تو میں ویب سائٹ چلی تھی ایپ میں نے وسے منگایا میرے کو پتا نہیں کہ یہ کچھ ہے بھی نہیں جب میں نے چیک کیا تو کچھ تھا نہیں آن لائن میں انار گی دالو میں بڑے پیار سے آڈر کیا تھا ہے شادی میں جائیں دگت کی گھر میں ہمارا کپا ہوتا ہے نا وہ ہو گیا نہیں اب جو بھی کچھ آرڈر کرنا ہے بہت دھیان سے آرڈر کرنا ہے گرتے ہیں نا تو کچھ ہمیں عقل مل جاتی ہے تو اس سے مجھے عقل ملی کی کبھی نہ ایسے باہر سے آرڈر نہیں کر نا جی تو ایپلی
آن لائن شاپنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے دکھاتے کچھ
جی بہت بار ہوتا ہے ایسا بہت مطلب کچھ اور ہے ہوتا ہے کئی بار مطلب کئی بار ن ہار ہوتا ہے یہ میں سب بھی یہ بتا لیکن اس کے بعد جب سے میں نے آرڈر کیا ب سب آڈر کیا تھا اب میں ایپلیکیشن سے آڈر لائک میشو جو ہے امزون ایپ ہے تو یہاں سے اسکیم نہیں ہوتا جو آپ آرڈر کر رہے نا وہی آئے گا کیونکہ ان لوگوں نے وہ بنا ہوا ہے کہ مارکیٹ جیسے ان کا ایک مارکیٹ ہے تو وہاں پہ ان کی ویلو ہے اگر
جی جی
کچھ خراب ملنگی کیونکہ دھیان رکھ تو چلو شکر ہے کہ تھوڑا پیسہ بچ جاتا ہے انسان کا ہاں تو وہی نا ویلو بنا کے چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ والے تو کوئی ویلو تو کے ہے نہیں کوئی آگے پیچھے ان کے ہے نہیں تو اس پر کوئی اتنا وہ دھیان دیتا نہیں میں نے بھی دھیان نہیں دیا میں نے غلطی کر دی تھی لیکن اب تو میں سوچ جب بھی منگاتی ہوں تو سوچتی کہ چلو ویب سائٹ منگا کے نا ایپلیکیشن رٹرن اتنا ایزی ہو
تی ہے
امید ہو ایپلیکیشن سے مگاتے ہو نا تو پھر اس میں آپ ریٹرن کر سکتے ہو اگر آپ ایکسچینج بھی کر سکتے ہو لائک س چھوٹا بڑا آیا تھا اوپر نیچے سائز کر سکتے ہو ریفنڈ بھی کر سکتے ہو
جی ہاں ایک بار ایسا میرے ساتھ بھی ہاں ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا دیکھو میں نے ویب سائٹ پہ ایسے ہی میں نے ایک بک آرڈر کر دی تھی تو دیکھو میں نے آرڈر تو کی تھی انگلش کی بک اور میرے پاس آ گئی وہ ایس ایس سی جی ڈی کچھ ایسی بک آ گئی تھی میں نے تو انگلش کی بک کی تھی اور پھر دیکھو میں نے پاس کال کیا تو انہوں نے کیا کیا کیا کہ انگلش کی بک میرے پاس بھیج دی لیکن اس میں رٹرن کرنے کا آپ شن ہی نہیں تھا میں نے بتاؤ میں اس بک سے کیا کروں گی فالتو میں میرے پیسے گئے
ہاں بالکل صحیح فرما رہی اپ ایسا ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے ایسا اور اگر آپ یہ سوچو کہ اگر ایسے اسکیم کرتے کرتے کتنوں کے ساتھ اسکیم کرتے اور یہ کتنوں کے پیسے چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ سوچ دو سو گئے ہیں تین چار سو گئے ہیں پانچ سو گئے زیادہ سے زیادہ لیکن ان لوگ تو انکم بن جا رہی ہے نہ اچھی خاصی
جی اور ڈبل پیسے ہو گئے نا تو کوئی ایک بک منگائی میں نے اس کے پیسے گئے اور پھر دوسری دوسری اس کے استھان میں آئی تو اس
ہاں اس کے پیسے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اور ایک چیز پتا کیا اگر ہم بازار جاتے ہیں کپڑے خریدنے کچھ خریدنے تو ہم ریٹرن وغیرہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے بازار والے سے بولنا پڑتا ہے کہ بھیا ہم ریٹرن کر جائیے تو آپ کر لیں گے یا نہیں پھر وہ بول کے بدلے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ہمار مطلب کہیں نہ کہیں دیکھیے اب تو آن لائن بھی بہت اچھا چل رہا ہے ویبسایڈ میں نقصان کر دیتی ہے لیکن اپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ نقصان نہیں کرتی ہیں اپلیکیشنس ک مجے زیادہ صحیح رہتی ہے تو ہم بھی تھوڑا اپیک ہی آرڈر کرتے ہیں پھر اب پسند نہیں آتا ریٹرن کر دو ایکسچینج کر لو آپ ریفنڈ کر سکتے ہو آپ
جی جی
بس تھوڑا کیئرفلی کرنا ہوتا ہے
ہاں تو دیکھو آن لائن میں سنیئے آن لائن میں یہ بھی ہے دیکھو آپ اتنی زیادہ مہنگی چیز نہیں لے سکتی آن لائن میں کیونکہ اس پہ زیادہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا پتا دیکھو ہم اتنی مہنگی چیز لے رہے ہیں وہ اچھی نہیں آئی تو پھر کیا ہوا کیا پتا کیا بتا کر رہ مان لو ہم نے کچھ نہیں اس میں وہ دیکھ نہیں پایا کہ ریٹرن کا آپشن ہے یا نہیں ہے اور پھر وہ بعد میں منگا لی اور ریٹرن ہوئی نہیں تو دیکھو کیا نقصان ہی ہوگا کئی کہیں میں ایسا ہوتا ہے ریٹرن نہیں دیتے ہیں جی
ہاں پالیسی سے نہیں ہو پاتی بالکل صحیح صحیح بتا رہے ہیں آپ پالیسی کو ہم نا کئی بار چیک کرنا بھول جاتے ہیں تو پھر وہی
جی
ایسے میں پرابلم نہیں ہوگ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا لیکن مارکیٹ کا ایک یہ بھی ہے نا دیکھو اب سیدہ اگر جانا ہے تو
اتنی گرمی اتنی زیادہ ہے بچوں کہاں دکان مارکیٹ میں ہی اگر مارکیٹ جا رہی ہو کچھ پسند آ رہا ہے ایک جوڑی کا پڑے لیکن آپ کو پسند کچھ اور بھی آ گیا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو نا آپ ساتھ آپ کا شوہر ہے تو وہ آپ کو لے دیں گے لیکن آن لائن یہ ہوتا ہے کہ جتنا کہا گیا اتنا ہی بائی کر سکتے ہو اور پھر یہ بھی ہے آپ اگر بازار جا رہے تو کچھ کھا پی کے بھی آ سکتے ہو
جی
ا اب تو مطلب کھا پیا پے جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو حدور جی جی ٹھیک ہے خدا حافظ